وعلیکم السلام
کیسے ہو آپ
درا صاحب میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو گھر میں سب کیشے ہیں
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں گھر پہ سب کیسے ہے
بس سب بڑھیا
آج ہوا میں کچھ الگ سی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے گلیوں میں رنگولی کے رنگ گروں کے دروازوں پر دیے اور لوگ کے چہروں پر جو چمک ہے لگتا ہے دیوالی قریب آ گئی ہے
بالکل دیوالی کا نام سنتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے بچپن کی یادت تازہ ہو جاتی ہے ماں کے ساتھ صفائی کرنا چھوٹے چھوٹے دیے سجانا اور شام کو جب پہلا دیا جلتا تھا تو لگتا تھا جیسا اندھیرا خود پیچھے ہٹ رہا ہو
دیوالی صرف روشنی کا تہوار نہیں بلکہ امید کا پیغام بھی ہے اندھیرے اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو ایک چھوٹی سی روشنی بھی اس سے کمزور کر دیتی ہے
تم صحیح کہتی ہو دیوالی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے جیسے رام جی کا ونواس کے بعد ایودھیا واپس آنا لوگوں نے دیے جلا کر ان کا استقبال کیا تھا وہ روشنی صرف شہر میں نہیں دضلوں میں بھی تھی
اور آج بھی جب ہم دیے جلاتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے ڈر نفرت اور مایوسی کو دور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور پٹاخے جلاتے تھے
ہاں بالکل یاد ہے پر اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ تم سب تب ہم صرف شور اور چمک دیکھتے تھے اب سمجھ آتا ہے کہ اصل خوشی سکون میں ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا مٹھائی بانٹنا اور ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونا
اسی لیے میں آج کل کام میں اسی لیے آج کل میں کم پٹاخے جلاتی ہوں ہوا اور جانوروں کا خیال آتا ہے دیوالی کا مطلب صرف آگ اور آواز نہیں بلکہ امن اور ذم داری بھی ہے
مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سن کر دیوالی ہمیش سکھاتی ہے کہ روشنی پھیلانے کے لئے ضروری نہیں کہ ہم شور مچائائے کبھی کبھی خاموشی بھی روشنی سے بھری ہوتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہے آپ آپ کی بات ہمیشہ دل کو چھو لیتی ہے بتاؤ اس دیوالی آپ کیا نیا کرنا چاہتے ہو
ب میں چاہتا ہوں کہ اس بار ہم صرف اپنے گھر تک محدود نہ رہے محلے کے ان لوگوں کے ساتھ بھی مٹھائی بانٹے جو شاید تہوہار منانے کے لیے زیادہ کچھ نہ رکھ ہو دیوالی تب پوری ہوتی ہے جب خوشی بانٹی جائے
واہ یہ تو بہت خوبصورت سوچ ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم پرانی پرانے گلش شکوے ختم کریں اگر کسی سے ناراضگی ہو تو دیوالی کے موقعے پر اسے معاف کر دے
معافی بھی روشنی کی طرح ہوتی ہے جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اصل میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں دیوالی کا ایک پہلو یہ بھی ہے
آپ کو پتا ہے دیوالی کے دیے مجھے زندگی جیسے لگتے ہے دھیرے دھیرے جلتے رہتے ہیں ہوا سے لڑتے رہتے ہیں پھر بھی اپنی روشنی نہیں چھوڑتے
کتنی گہری مثال دی تم نے زندگی بھی ایسی ہی ہے مشکل ہوائیں آتییرہ رہتی ہیں پر اگر ہمت اور یقین ہو تو روشنی بجھ جاتی ہے بجھتی نہیں
اسی لیے میں ہر دیوالی پر اپنے لیے ایک چھوٹا سا وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے اندر کی روشنی کو زندہ رکھوں گی چاہے حالات کیسے بھی ہووں
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس روشنی کو اور تیز کرنے کی کوشش کروں گا اچھائی سچائی اور محبت کے ذریعے
آپ کے ساتھ دیوالی پر بات کرنا یہ ایک تہوہار جیسا لگتا ہے آپ کی باتیں بھی دیے کی طیرح دل کو روشن کر دیتی ہے
اور تمہاری باتیں مجھے یقین دلاتی ہے کہ روشنی صرف باہر نہیں اندر بھی ہوتی ہے پتا تمہیں دیوالی کی کون سی مٹھائی سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے تو لڈو اور کاجو کتی دونوں پسند ہے لیکن سچ کہوں تو سب سے ا سب سے میٹھی چیز وہ ہوتی ہے جب کوئی اپنی خوشی تمہارے ساتھ بانٹتا ہے
بالکل مٹھائی کا مزہ تب ہی آتا ہے جب ساتھ بانٹ کر کھائی جائے دیوالی کا مزہ بھی تب ہی ہے جب ساتھ منائی جائے سچ کہہا جیسے ہم گھر صاف کرتے ہیں ویسے ہی اپنے دل سے حسد غصہ اور جالن کو کو بھی صاف کرنا چاہیے تبھی روشنی ٹکتی ہے آواز چ ني س ج س س ہ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ ایک دوسرے کو سمجھے مدد کرے اور ہر اندھیرے کو مل کر روشن کرے
ا دیوالی
ھم
اوراں
سالھ اور میں دعا کرتی کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ اپ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اس روشنی کو پھیلاتے رہیں کیونکہ دیوالی صرف ایک دن کا تہوہار نہیں بلکہ ایک سونچ ہے اس دیوالی جب ہم دیے جلائیں گے تو ایک دیا اپنی دوستی کے نامك بھی جلائیں گے تاکہ یہ یاد رہے کہ روشنی تب اور خوبصورت ہوتی ہے جب ساتھ ہوتی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اور د اب سمج آ ہاں
ج
ب کرناائی بالنا سہی
دیوالی کا تہوہار صرف خالی دیر م بلکہ اپنے اندر کی جو برائی ہے اس کا خاتمہ کرنا بھی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم دیے جلاتے ہیں اسی طرح جس طرح دیا روشن اور ہمارا ایک دیے سے دو دیے تین دیے چار دیے ایسے ملا کر ہم ہزاروں دیے جب روشن کرتے ہیں ایسے ہی اندھیرا ہمیں اپ خود کے اندر بھی مٹانا ہے تاکہ ہمارے اندر جو یہ گندگی ب ہے ہمارے اندر جو یہ سوچ بری ہے وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ وہ چھوٹا ہے وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتا میرے اس کو ہمیں مارنا ہے اسی دیے کی طرح ہمیں اپنے آپ اور اپنی سوچ کو بھی روشن کرنا ہے جبکہ سائنس حقیقت خدا کےسس کو ڈائریکٹلی سثابت کرنے یا اس کےپسین کو بوزان نچ ن
خالے چکا میٹ و ہو گایاپ
گو گویا آگ تھے بڑی کرک
دیوالی صرف روشنی کا تیوار نہیں بلکہ اد کا پیغام بھی ہے اندھیرا چاہے کتنا گہرا چنا ہو ایک چھوٹی سی روشنی دی اسے کمزور کر دیتی ہے مے لگتا ہے یہ دو کا اور اور آپے صبح کہتی ہیں ی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے جیسے رام ج سورناھ کے بان ایودھیا واپس آئے گ لوگوں ہمیں دیے جا
ج ک کرر
ش فلومگ
ہماری جنریشن اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے دیوالی آج کل خالی شاپنگ کرنا پٹاخے جلانے رہ گیا ہے مگر یہ دیوالی خالی پٹاخے جلانا کپڑے لانا اور خالی پٹاخے پھوڑنے کا مقصد نہیں ہے
اس دیوالی سے مقصد ہمیں جو آپس آ ہمارے معاشرے میں جو غریب ہماری سوسائٹی میں جو غریب ہیں ان کے گھر میں بھی بھی دیا جلانا ہے جو پٹاخے ہم پھوڑتے ہیں جو پیسہ ہم فضول اس پر ضائع کرتے ہیں اگر ہم اس کے بجائے کسی غریب کے گھر میں چراغ جلائی تو ہمیں اسے بھگوان خوش ہوں گے اور ان سے ہماری
بہت تعریف ہوگی کہ اس بندے نے میرے ایک غریب کے گھر میں روشنی جرا کر میرا دل خوش کیا جس سے ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور ہماری قسمت بیدار ہوگی
سن کر دیوالی پلانے کے لیے ی نہیں کہ ساہ کبھی کبھی خاموشی روحنی سے باری ہوتی ہے
بالکل دیوالی
مٹھائی کا مزہ تبھی آتا ہے جب انسان ساتھ بیٹھ کر کھائے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ہر کسی کو ملا کر دیوالی منائیں تبھی جا کر دیوالی کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا اور دیوالی کی جو مٹھاس ہے وہ اور بڑھے گی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے مشکل ہوائیں آتی رہتی ہے لیکن ہمیں ہمت اور حوصلہ کبھی نہیں ابھارنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ روشنی اگر کسی کے پاس نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے گھر میں روشنی کریں دیوالی کے مھ زندگی جیسے لگتے ہیں دھیرے دھیرے جلتے رہتے ہیں ہوا سے لڑتے رہتے ہیں پھر بھی اپنے اپنی روشنی نہیں چھوڑتے
اظر بنائیں گے
چلو مجھے گھر والے بلا رہے ہیں اللہ حافظ